السلام علیکم میڈم آپ کیسے ہیں
جی میں دیکھ ہوں آپ کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے
الحمد للہ میں تو بہت اچھا ہوں آپ کے والد اور والدہ کیسے ہے
جی جی وہ سب بھی بہت اچھے ہیں آپ بتائیں وہاں پہ سب کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ آپ کو بتیں میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ بول رہا ہے کہ وہ بھی میرے کالج میں آنا چاہتا ہے
جی آپ کے کالج کے ہم نے بھی بہت قصے سنے ہیں وہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے مطلب ان شاء اللہ وہاں تو سب کچھ مطلب جو بھی بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے کچھ نہ کچھ بن کے ہی نکلتا ہے
جی جی جی آپ نے تو بہت سچی بات آپ کا کالج بھی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
جی ہمارا کالج اچھا تو ہے لیکن ہمارے کالج میں نا اتنے کورسز نہیں ہے دیکھیے آج کل تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا اور کہتے ہیں کہ ایک اگر محترمہ کالج جا رہی ہے تو کم سے کم وہاں پہ ان کی سیفٹی وغیرہ ہونی بہت ضروری ہے ہمارے کالج کے آس پاس نا اس طریقے کی سیفٹی نہیں دکھائی دیتی مجھے پیچھے اللہ تعالی نے شکر ہے مطلب ہم لوگوں کے لیے کالج بنایا ہے ہم لوگ تک کی تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں لیکن وہاں جو ایک کہتے ہیں نا آپ کو سیفٹی فیل ہو مجھے وہ چیز نہیں نظر آتی کہ وہاں پہ کچھ لڑکیوں کے لیئے سیفٹی ہے
اور وہاں پہ کچھ اتنے مطلب اتنی زیادہ نا اتنے زیادہ کورسز بھی نہیں ہے میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس سال اپنا کالج چینج ہی کر لوں گی ہلو ہلو
جی میں بول رہا ہوں آپ کون سا کورس کرنا تھا اینڈ آپ نے کون سا کورس لیا ہے
جی میرے کو تو صرف میں نے بیٹیک ہی کر رہی ہوں تو مجھے بی ٹیک کے بارے میں ہی پتا ہے بس بھییا وہاں پہ بہت سے کورسز ہیں پر میرے کو نا اپنا کالج پسند نہیں آ رہا ہے پر امی ابو کہہ رہے ہیں کہ اب جب اتنا پیسے آپ لگائی چکے ہو تو آپ کو پڑھنے سے مطلب ہے آپ جتنی کلاسز لے سکتے ہو آپ اتنی لو اور دیکھیے ہمارے تو اسلام میں یہی گا ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی نا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے اب کالج ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جو ہے نا صرف ڈگری نہیں بلکہ اپنی اسکل سوچ اور پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کرتا ہے
جی تو آپ کون سی ڈگری کرنا چاہتی ہے
جی میں نے بتایا نا میں بی ٹیک مکینس اس میں کر رہی ہوں مکینیکل انجینئرنگ
نہیں وہ تو آپ کر رہی ہے لیکن آپ بول رہے نا کہ میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں
میرا من فیشن ڈیزائننگ کر ہے
وہاں پہ وہ آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے وہاں پہ
نہیں وہاں پہ وہ آپشن کیسے ہو سکتا ہے تو میں پڑھ کچھ اور فیلڈ رہی ہوں اور پڑھنے کے لیے کچھ اور جانا چاہ رہی ہوں امی کہتی ہیں کہ جو تمہارا دل کرے وہ کرو لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ میں بی ٹیک کروں تو پھر میں بیٹیک کرنے کے لیے چلی گئی پر میرا من نہیں تھا وہاں جانے کا
میرے ہمارے کالج میں ہے فیشن ڈیزائننگ کا آپشن
نہیں پھر میں وہاں دیکھوں گی میں اپنی امی سے بات کروں گی ٹھیک ہے کالج وہ اچھا ہے آپ نا جہاں پہ دل سے پڑھنے کے لیے جاؤ جہاں پہ آپ کا دل لگے
جی جہاں پہ میرا کالج جہاں پہ مجھے وہاں پہ بچپن کا کوئی دوست نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میں جب پہلی پہلے دن کالج میں آیا تو وہاں جب میں اپنی کلاس ڈھونٹ رہا تھا مجھے کلاس ملی میں اس میں آیا وہاں پہ میرا ایک گیارہویں کا گیارہویں کلاس میں ایک دوست ملا تھا مجھے میں دراصل آن لائن ایک گیم کھیلتا تھا اسی میں مجھے وہ دوست بنا
جی
اس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ وہ مجھے پھر سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرتا تھا
جی
تو اس نے مجھے دیکھا اس نے میرا نام پکارا ادھر آ جا تو وہ دوست میرا ابھی تک دوست ہے وہاں پہ
جی جی میرے ساتھ بھی سیم یہی ہوا تھا میں بھی کالج گئی تھی تو میرے کالج میں میرے اسکول کا کوئی بھی دوست نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی اور میں اس ص سےف اکیلی تھی میں نے اپنے امی ابو کو کہا کہ آپ نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیج تو دیا یہاں یہ تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جسے میں یہاں اکیلی ہوں تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا دیکھو ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی پہلی جو واح کا لفظ تھا وہ بھی اکرا تھا جو تعلیم کو اہمیت کو دکھاتا ہے تو آپ کو نہا صرف علم حاصل کرنا ہے آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہو آپ وہاں پہ یہ نہیں دیکھنے کے لیے گئے ہو کہ وہاں پہ کون آپ کے دوست کون ہے کہہ رہے آپ جیسے لووں کے سھ اٹھو گے بیٹھو گے آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو لوگ آپ کے دوست خود ہی بنیں گے اور آپ وہاں پہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہو آپ اس کے لیے پڑھائی کرو اپنا دل لگا کے پڑھائی کرو اور کالج میں تویکھو پڑھتے وقت جو ہے نا اسٹوڈینٹس کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی خیال رکھنا چاہیے
جی میں آپ سے اب جھوٹ کیا بولوں میں صرف پڑھنے تو نہیں جاتا ہوں اب وہاں پہ اپنے دوست ہوتے ہیں
جی
ہمیں تو بس گھومنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کالج کے بعد کالج ختم ہو کے ہم تو بس گھوم ہی نہیں پتے
مطلب اتنا بھی نہیں گھومنا چاہیے نا کہ آپ کی پڑھائی پہ اثر پڑے آپ کی امی اور ابو تو بلکہ بتاتے ہیں کہ آپ تو پڑھنے میں بہت اچھے ہو اور وہاں پہ آپ کا کالج بھی بہت اچھا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو پیپروں میں دقت نہیں آتی ہے
نہیں نہیں نہیں میں جب ایگزام ہوتا ہے
ہاں جی
اس سے دو تین دن پہلے پڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں تو وہ آرام سے نکل جاتا ہے
وہ لڑکوں کی نہ یہ خاصیت ہوتی ہے وہ پڑ پورے سال نہیں پڑھتے تھ بس پیپر سے ایک دو دن پہلے پتا نہیں کیا پڑھ کے جاتے ہیں کہ وہ پاس ہو جاتے ہیں ہم تو پورے سال پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی پیپر میں ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا
اللہ تعالی کا شکر ہے اتنا تو خوبی ہے مجھ میں کہ اگر میں ایک دن پہلے سچ میں پڑھ کے جاؤں تو بس اس پہ میں کر سکتا ہوں پاس
جی جی انشاء اللہ دیکھیے کالج جاتے ہیں ہمارے ساتھ کالج کی کتنی اچھی اچھی یادیں جڑتی کالج میں کتنی اچھی اچھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں کتنے فیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر کتنے طریقے کے کتنے طریقے کے وہاں پہ وہ ہوتے ہیں آج کل تو سوشل ڈرامے کتنے کتنے ہوتے ہیں ناٹک کتنے ہوتے ہیں اور اچھے دوست نا یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں کیونکہ دوست انسان کا نا کیریکٹر پر گہرا اثر ڈالتے ہیں دیکے ہمارا کیریکٹر بتاتا ہے کہ ہمارے کیسے دوست ہیں اور ہمارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی میڈیسن انجینئرنگ بزنس یا کوئی بھی دوسرا فائدے مند اگر ہم سیکھنے کی ہمیشہ جو چاہ رکھتی ہیں نا ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے جب تک ان کا استعمال انسانیت کی بھلائی اور حلال کے طریقے سے کیا جائے ہمیں ہر چیز جو ہے نا جتنے بھی ہم نے سبجیکٹس پڑھے ہیں اگر ہم کالج کی تعلیم کا بھی مقصد نہ صرف ہماری اچھی جاب پانا نہیں بلکہ اپنے علم کو سوسائٹی کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالینے مجھے جس بھی کام کے لیے بھیجا ہے میں اس میں پرفیکٹ بنوں اللہ تعالی کی نظروں میں میں کہہ سکوں کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ اچھا اچھے سے کیا میرے امی ابو بھی کہے کہ انہوں نے مجھے جہاں بھیجا تھا میں نے اچھے سے پڑھائی کی وہاں پر
ویسے میرا تو یہی ماننا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کے باہر ہی چلی جاؤں گی
کی
بس اب میری یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں سے پڑھائی اس کے بعد پھر میرا یہی پلان تھا کہ میں یہاں سے باہر ہی جاؤں گی اس ملک سے دوسرے ملک میں
ہوں
جی
جی میرا میرا تو بچپن سے کالج کو دیکھ کے کیا نظریہ تھا کہ وہاں پہ ایک بڑے بڑے بھیا جب میں چھوتا تھا تو میں سوچتا تھا وہاں پہ یہ ساری بھیا جاتے ہیں یہ تو بہت مزے کرتے ہوں گے وہاں پہ پورا دن گھومتے ہوں گے کلاسز نہیں دیتے ہوں گے تو میرا تو بچپن سے مطلب خطرناک شوق تھا وہاں پہ جانے کا تو جب کالج گیا تو ماشاء اللہ سے جو امید تھی وہی ہو رہا ہے
نہیں نہیں میرا مجھے تو کالج اور اسکول سے زیادہ اپنے اسکول کی لائف زیادہ پسند تھی وہ بہت ڈسپلین ہوتی ہے وہاں پہ ساری ٹیچرس آپ کو جانتے ہیں سب ملتے ہیں اور سب آپ کا دھیان رکھتے ہیں مطلب ہماری امی تو ابھی کہتی ہیں کہ اب تم اگر یہ ملک چھوڑ دو گی وہاں باہر چلی جاؤ گی پڑھنے کے لیے تو وہاں کیسے رہو گی میں نے کہا وہاں کی اور یہاں کی پڑھائی میں بہت فرق ہے وہاں تو ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمانا بھی پڑے گا وہاں پہ ہم تھوڑی نا ہر وقت ہمارے خرچے کوئی اور اٹھائے گا آپ بھی کتنا کر لو گے وہاں تو ہر چیز مہنگی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی تعلیم میں جو چاہتی تھی میں جو کرنا چاہتی ہوں ویسے میرا سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے اگر ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نکل جاؤں گی ایک سال بعد
ا شاء اللہ انشاء اللہ آپ کی تقدیر میں جو بہتر ہو وہی لکھے
جی جی یہ آپ کا کالج بھی بہت اچھا ہے میں تو کہتی ہوں آپ جو اپنی کالج میں جتنے کورسز ہوتے ہیں آپ وہ سارے کورسز کرتے ہیں
میں ہاں سب کرتا ہوں
جی وہاں پہ تو میں نے سنا ہے کیا
میرے کالج میں پہلے دو جو سیمسٹر ہے نا
جی
وہاں پہ ایک واحد بچہ نہیں ہے جس کو انہوں نے ایک کتاب کم سے کم ایک کب توت واپ نہ رکیو
یا اللہ
ہوں بیک لگ فیس کے لیے
اچھا جی
ہوں دونوں سمسٹر میں پہریک مجھے پہلے میں بھی ایک تھی دوسرے میں بھی ایک تھی اب میں سوچ رہا تھا گھر والوں کو کیا بولوں لیکن ایک چیز ہے مجھے گھر والے یہ سب نہیں پوچھتے ہیں ان کو ایٹ دا اینڈ مطلب جب چھ سیمسٹر ہو جائیں گے ان کو بس میری گریجویشن پہ ٹک ہونا چاہیے کہ ہاں ہو گئی ہے باقی ان کو یہ نہیں ہے بیک لگ ہے کہ کیا ہے وہ اللہ جانے اور میں جانوں
پر آگے ہمیں اپنے مستقبل کے لیے بھی تو دیکھنا ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیے ایک تعلیم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بھی تو سوچنا پڑے گا ہمیں کس چیز سے کمانا ہے کیونکہ روزگار بہت زیادہ ضروری ہے
جی جی کالج میں انسان صرف پڑھنے نہیں جاتا ہے وہاں انسان کی کیا بولوں میں آپ کو کیریکٹر ایک حساب سے شیپ ہوتا ہے سجھے یہ ڈیولپ ہوتا ہے ہوں مطلب لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ انسان نیا آنایا جاتا ہے کسی کو جانتا تو ہے نہیں
جی جی جی
تو وہاں پہ پھر ایونٹس ہوتے ہیں ان میں انسان کو ہاتھ بٹانا پڑتا ہے تھوڑا سا
جی جی
نہیں نہیں ٹیچرس ہوتے ہیں تو مزہ تو بہت آتا ہے کالج میں
نہیں نہیں بہت اچھا ہے میں تو کہتی ہوں سب کو کالج جانا چاہیے چلیے میں آپ سے بات کرتی ہوں امی کا کال آ رہا ہے ذرا اللہ حافظ
اللہ حافظ